ہاں جی
الحمد اللہ السلام علیکم
رم سلام عل
بس بچوں نے نا میرا دماغ اتنا خراب کر رکھا ہےا میں کیا بتاؤ میں دماغ سے نا بالکل فرسٹڈ ہو چکی ہو دل کرا ہے کہیں باہر جاؤ گھوموں پھروں بس جاؤں اکلی بچوں کو ساتھ لے کر مت جاؤں
صحیح ہے صحیح تبھی تو وہ کام نہیں کر رہا آپ کا
جی جی جی بس تھوڑا سا نا مائنڈ فریش کرنے کے لیے بازار جانے کا من کرا تھا بس اب اب کیا بتاؤں بچوں سے نا آپ کے آپ بڑے فارغ ہو سچ میں اپ نے ابھی تک شادی نہیں کی اس لیے آپ بڑے زیادہ فارغ ہو مجھے کارے جو لوگ ہوتے جنوں نے شادی نہیں کی ہوتی ہے ان کو کو دیکھناا تھوڑی سی نا ا جلن جیسی ہوتی ہے نا
ہوتی ہ یہ ہوک ہوگی جلن ہوگی کل ہوگی جلن کی جلن ج ہوتی ہے کہ ہم کام پڑ گئے ان بچوں کی کھچا تانی میں یہ لگے ہیں موج مستی جیون پانے میں ہے نا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے بڑی اچھی بات فرما دی آپ نے دیکھ
اچھھی اچھھی اچھھی ا
ا میرے بچے فون ٹی وی سے جتنا آپ
ہاں جی تو بچوں کو تھوڑا دور رکھا کریے اشو
بچے ہم تو نہیں ہم تو دور رہ لیں گے ب بچے کیسے کریں بچوں کو بڑا دماغ خراب کر دیتے
نہیں نہیں بچوں کو آپ ڈٹانگ دیجیے نا ا آپ بچوں کو سمے دیں گے تو کیوں نہ اے یہی بات تو میریرے کو غلط لگتی ہے آپ لوگوں اگ کے بچے دیکو آپ تھوا سمے دیجیے بچوں کو تو بچے تھوڑی گئے
چوبیس گھنٹے سے ہمار چھبیس گھنٹے تھوڑی دے سکتے اپنے بچوں کو کو
نہیں چوبیس گھنٹے میں سے اگر آپ بچوں کو شدت سے چار بھی گھنٹے دو تو
نہیں نہیں نہیں چد سے ہم کو چھبیس گھنٹے بھی دیں گے نا تبھی ان کو لگے گا میری امی میر سے دور ہے
چلو دیکھ کو میں آپ کے بارے میں تو نہیں اتنا جانتا اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں
جی جی نہیں نہیں میں نے اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے نا اپنی بیٹی کو تھوڑے ٹائم کے لیے باہر بھیجا اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہوا میری امی اکیلے روم میں کیا کر رہے ہیں اس لیے وہ بھی اندر آ گئی اپنا کر لے کر اس کو اتنا ہے بھی میں اسپیکر پر کیسے میں کیا کروں جیسے میری ماں پریشان ہو
بالکل بالکل بات صحیح ہے س میں آپ کو ایک بات فرماؤں کہ آج کل کیا نہ ہوتی نا جو بچوں کو ریئل میں ٹائم میں سمے نہیں دے پاتی اور بچوں کا بگڑنے کا کارن یہی ہے بچہ بچوں کو سمے پر سمے نہ ملنا
جی جی وہ تو بات صحیح ہے بچے امی کے ساتھ ہو کر کون سا سدھر جاتے ہیں
نہیں نہیں دیکھو آپ یہ اوپر میں پھر بھی ایک بات بتا رہا ہوں امیوں کو کیا ہوتا ہے ل بچے اکیلالا لگا دیا اور لگے ہیں موبائل سے لگے ہیں ہ جی ہجی لگے ہیں اور بچی اپنا لگے ہیں جگا تو اوش سے برا ن نہیں ب گاان
جی جی
ہاں ای سی وج سے م ابھی خود نے نکا و کاا ساتھ وادی نہیں کیے مطلب جیون کے لیے ساتھی رہناا ہے تو بیسٹی ہی چنک ل ن وورن سنگل وچ
سحی بات ہے جی میرے بچے کی آواز آتی ہوگی آپ
آ رگ آرگ آ رہی ہے دیکھو جیون جی جین بڑی بات نہیں ہے ب جیون کو صحی طریقے سے جینا بڑی بات ہے
جی جی جی صحی کمایا
جیون کی بات کریں تو جانور بھی جیتے ہیں جیون تو
صحی بات ہے
مطلب کوئی پڑوسی یہ نہ بول جائے کہ ہاں ہاں ان کی لائف میں ایک پرابلم ہے تو تو جیون ہے
جی جی جی صیمایا
ہم اپنے گھر کی کچا تھاانی میں پڑوسی آنند لیں مصروف لیں مزے لیں گے پوری طریقے سے
جی جی جی
ہاں کیک ان کی عادت ہوتی ہے ان کی عادت ہوتی ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسرے کرو میں جااک نا
جی جی جی میں تو ویسے اپنے بچے کو سوشل میڈیا سے دور ہی رکھتی ہوں ویسے بس اس کو تو ٹی وی بڑا کم دیکھنے کو ملتا اب دیکھ رہی ہے نا امی فون پر لگی ہوئی ہے تو یہ اتنی ضد کری ہے ابھی کچھ نہ کچھ س ا لگا کے دو کچھ نہ کچھ تو لگاؤ ا بچ چا اتنا پریشان کر دیتا ہے نا اتنا پریشان کر دیتا ہے پھر کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو جو لگوانا ہے لگواؤ
بالکل بالکل آپ پ میں مانتا ہوں امی ابھی تو تنگ آ جیا پ یہ کر ن کرنا آئے جو کرو
جی جی جی اس لیے نا میرا من کرتا ہے میں جیسے ابو انوں کو جو بچے کے ابو ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے نا اگر کچھ وہ ہوا تھوڑا کیا کہتے ہیں اس کو کام سے فرسٹرڈ ہوں تو بازار چلے گئے کام سے فائرنگ ہو گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چلے گئے بچوں کا تو ان کو ہوتا نہیں ہے صی وہ بچوں کو رات ہی ملتے ہیں صحیح طریقے سے اگر دوپہر کو روٹی کھانے کے ٹائم پر وہ مل اگر وہ کر بھی دیں ان کے ساتھ ہووں پھر بھی تھوڑا ٹائم کہیں گے ہم تھوڑے ٹائم کے لیے آرام کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو بچوں کو باہر لے کر جاؤ
ابو پہ ابوں پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے
نہیں ابھی ہم جب فارغ ہونا چاہتے ہیں تب ہم بچے کو کہاں بھیجے
بالکل آپ کی بات صحیح ہے پر میں آپ سے بات کروں
جی
ان کے لیے دو بچے ہوتے ہیں پہلے تو آپ دوسرے نمبر چ تو ان کے پاس دو بچے ہو جاتے ہیں
پھر بھی نہا تھوڑا بہت نا
ایک سے ہی من بھر جاتا ہے تو دوسرے پہ دھیان نہیں جاتا ان کا
جی جی جی نہیں ابھی دیکھو بچے ابھی کب سے میرا دماغ کھا رہی ہے میں اپنے بچے کو سوچتی ہوں میں تین ساڑھے تین بجے سناؤ جب میں فارغ ہوں ٹھیک ہے میں جب فارغ ہوں بیس کو چ لؤ مگر یہ سو جاتا تی ایم بارہ ساھے بارہ بجے جب میں بالکل مصروف رہتی ہوں اپنے کام میں بالکل بھی وقت نہیں ملتا مجھے تب یہ سوک اور اپنی نیند پوری کر اٹ جات تی ہے
تو اس کو ایسا کرا کر اسو نے مت دیا کرو
روتی ہے
یہ بھی بس سی ہے یہ بھی بس ن آ کےا
بالکل چھڑ جاتی ہے آپ دیکھو جب میں فارغ صبح سے لگی ہوئی ہوں مجھے بھی تھوڑا آرام کرنے کے لیے وقت چاہیے مگر یہ نہیں دیتے
یہ بق
ساڑھے تین بجے سے لے کر ابھی تک میں اس کے ساتھ فارغ ہوں مصروف ہوں بالکل بھی وقت نہیں دیتی یہ بیمار تھوڑا سا ٹائم بھی لیٹ جائے لیٹنے تک نہیں دیتی اگر لیٹتی ہوں تو اوپر کودتی ہے اگر تھوڑا سا کچھ کروں تو ت تی ہے
صحیح ہے
باہر جاؤ تبھی ساتھ جانا ہے روتی ہے ماں مجھے اکیلی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو اکیلی اندر آ جاؤں یہ باہار ہو ت روتی ہے بھی میں اپنے ساتھ چوبیس گھنٹے تھوڑی اس کو چپکا کر رکھوں گی
فیملی میں اور بھی تو کوئی ہوگا نا جیسے س کی ا جان
جی بس ابو جان تو نہیں ہے مگر اس کی دادی ہے دادی کہیں باہر گئے ہیں بڑی امی ہے بڑی امی بھی اپنے بچوں کے ساتھ وستست رہتی ہے بچے ایک دوسرے کے ساتھ وست رہتے ہیں یہ اکیلی میں سے چپکی رہتی ہے جب مجھے ہوتا نا یہ کوئی بات نہیں میرے پاس آ جائے اب میرے پاس وقت ہے تب یہ میرے پاس نہیں آئے گی جب میرے پاس لیٹنا جب میں نے لیٹنا ہوگا تب یہ میرے پاس آتا چاہ گی ابھی امی فارغ ہے اسے جا کر کیسے پریشان کروں بچوں کے دماغ میں نہ ویسے ہی چلتا رہتا امی کو کیسے پریشان کرے
ہے آپنا نہیں تو کام ہی ہو ہے
میرے میں نے اپنے بچے کو کسی فون کی ہیبٹ نہیں ڈالی کبھی کسی ٹی وی کی نہیں ڈالی ابھی مجبوری میں اس کو ٹی وی دینا پڑتا ہے فون تو میں بالکل بھی نہیں دیتی فون
نہیں فون دینہ بھی نہیں چاہیے
فون تو میں بالکل بھی نہیں دیتی پھر بھی دماغ خراب کرتے ہیں ٹی و ی چلا کر دے دیتے ہو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی ابھی وائی فائی بھی ختم ہوگی گیا ہے ریچارج کرانے والا تھا ابھی فون سے کنیکٹ کیا تبھی آرام داری سے بیٹھ ٹھیک ہے ابھی پھر بھی ریموٹ سے پنگے لیتی ہے پھر مجھے پریشان کر بھی اب تو اس کو چلا کر دے
ہمم
بچوں نے آج کل کے اتنا پریشان رکھا ہے آج کل کی جنریشن اتنی گندی ہے اتنی گندی کسی کی بات نہیں سنتی جو ان کے دماغ میں آئے گا یہ وہی کرتی ہے
جنریسن گندی ہے فلمی میں سلام ڈٹکتا ہوں ان ا امیوں کا تو اتنا بھی کام کر کے ان بچوں کو صحی طرح سے مینٹین کرنا میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں
ہممم شکریہ
نہیں ورنہ ایک دل میں انسان آلہنڑیا جتنا آپ کرتے ہو اتنا
ابھی دیکھو ابھی تک میں ان سے فارغ نہیں ہوں یہ سوئے گی رات کو ساڑھے دس گیارہ بجے اب ساڑھے دس گیارہ بجے تک میں اس کے ساتھ بالکل مصروف ہوں اس کو کہیں آنکھوں سے ادھر نہیں کر سکتی بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتی بڑا پریشان کرتی ہے ابھی بھی دیکھو یہ بلا رہی ہے چلو کوئی بات نہیں میں آپ اتنا بعد میں بات کرتی ہوں جی جی خدا